تو ہیلو
ہائے
السلام علیکم
ہیلو
ہیلو اسلام علیکم
وعلیکم السلام رحمۃاللہ وبرکاتہ خیریت سے
جی خیریت سے اللہ کا کرم ہے اپنا بتائیے کیا خیریت ہے کچھ نہیں ابھی تو ناشتہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اب کھانا وانا بنانے کی تیاری چل رہی ہے آپ بتائیے کہاں ہیں آج کل
تو دکان پر اپنے شاپ پر ہیں
اچھے دکان پہ ہیں کیا کر رہے ہیں
دکان کے دوا د سب اللہ کا فضلو کرم دعا یہ ہے کہ دوا کا لیس تیار کر رہے ہیں
اچھا
جو دو دوا کبھی کبھی کیا ہوتی ہے کہ دوا ڈبل ہو جاتی ہے ناں اور کوئی دوا نہیں ملتی ہے تو کٹھنائی سامنا کرنا پڑتا ہے دشواریاں ہو جاتی ہیں اس کی
جی جی بات تو صحیح ہے تو اسی کے لیے لسٹ بنا رہے خریدنے کے لیے ہے
دکان میں کون کون سی دوا اویلیبل ہے یہ دستیاب ہے یا نہیں ہے
ہاں ہاں وہ تو وہی دیکھ رہے ہیں اور ناشتہ ہو گیا آپ کا
ناشتہ تو کر لیا
اچھا ناشتہ پانی ہو گیا تو آج کل ہاں اچھا
دیکھیے دوسرا چیز زبان پر نہیں جاتا ناں زبان میرے عادت ہے کہ زبان پہ اگر ٹیسٹ نہیں ملتا ہے تو ہم اس کو نہیں کھا پاتے
ہاں وہ تو ہوتا ہے ناں ٹیسٹ بہت ضروری ہے ذائقہ ہم لوگ کو چاہیے کچھ ہو نہ ہو ہے نہیں بات تو صحیح ہے اور گھر میں امی لوگ سب خیریت سے ہیں
بتائیے
ہیلو ہاں اور سب امی لوگ گھر میں سب خیریت سے ہیں
خیریت سے تو کل پرسوں تو بات بھی ہوئی تھی
اچھا بات ہوئی تھی امی سے ہوئی تھی ناں چاچی سے اچھا اچھا ہاں ہاں ایسے آپ کی طرف سے کیا آواز جا رہا ہے تھوڑا سناٹا ماحول میں جائیے ناں
آج نہیں کال آ جا رہا ہے کوئی کر
او اچھا اچھا اچھا اور بھابھی گھر پہ ہیں کہ چلی گئی
ہاں ہے تو ابھی ہیں مگر نیم نیم کابھی کھجور نہیں ہو سکتا ہے
گھر پہ ہاں وہ چیز تو ہے اور سفطین کہاں ہے
کرین دلی
بھگنا آپ کا کہاں ہے اچھا پڑھائی وڑھائی اچھی چل رہی ہے اس کی پڑھائی اچھی سونا ابھی دلی گئے ہوئے تھے ابھی کچھ دن پہلے
دلی میں کہاں کہاں دلی گئے تھے ہم ہم دلی نہیں گئے ہیں
کچھ کچھ دن پہلے گئے تھے ناں جی آپ دلی بتایا تو تھا کہ گئے تھے آپ
دلی گئے تھے گئے ہوئے دیکھیے میری عادت کہ آئے ختم ہو گیا معاملہ
وہ اچھا بھول جاتے ہیں تورنت
ہاں ناں بہت ہارڈ ڈسک میں ہر چیز بات نہیں ہارڈ ہار ڈک میں ہر
بات صحیح ہے اور آپی لوگ سب کہاں ہیں سسرال میں
سسرال میں ہے
اور بڑے بھائی جان بڑے بھائی جان کہاں ہے اچھا ابھی گھر آئے ہوئے ہیں او او اچھا کام وم ان کا اچھا سے چل رہا ہے پیسہ پہلے دی رکے جی رکے بھی ہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے نا
اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو یہی پوچھ رہےتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھاکا ہے جو بھی ہے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جو انٹر کے بعد جو ہوتا ہے انٹر کے بعد ہی نہیں ہوگا
کیا
ٹیچنگ کا ٹیچنگ کا معاملہ
او اچھا بی ایل ایڈ کرنا پڑے گا اب کو اگر آپ گریجویشن کر لیا ہے بی اے کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ کو ڈی ایل ایڈ کرنا پڑے گا
ا انٹر کیا ہوئے پہلے موولوی ہے
اچھا اچھا تو آپ اس کے لیے کیا کیجے ڈی ایل ایڈ میں ایڈمیشن لے لیجے دو سال کا رہے گا آپ کورس کر لیجے پھر آپ کو آگے ٹیچر میں کوئی بھی بحالی آئے گی تو آپ فارم بھر سکتے ہیں ایگزام کمپٹیشن نکالے گا تو ہو جائے گا
کمپٹیشن نکالنا پڑےا پہلے فارم بھرنا پڑے گا نا
نہیں ڈی ایل ایڈ میں تو کوئی کمپٹیشن نہیں ہے بس ایڈمیشن لے لیجے فارم بری ہے ایڈمیشن ن ہو جائے گا پھر دو سال تک کی آپ کی پڑھائی رہے گی
کسی مریض کو مریضہ کو دیکھ رہتے ہیں تو بولا کہ آپ کا اتنا اچھا مائنڈ ہے تو آپ کہہنے ٹیچنگ کر لیتے ہیں ٹیچر کہہ نا بن جاتے ہیں
ہاں میں نے تو بولی ہم تو آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ کہ آپ ڈی ایل ایڈ میں ایڈمیشن لے لیجیے پر تو آپ کہے نہیں لیے
میری بھی بیٹی ہے ڈی ایل ایڈ کرر رہی ہے ٹھیک ہے
او اچھا تو ڈی ایل ایڈ کررہی ہے
ہاں ڈی ایل ایڈ کر رہی ہے
ہاں
تو اس میں بولے کہ آپ کر لیجیے جہاں تک ہوگا ہم سپورٹ کریں گے
اچھا اچھا
تو ٹھیک ہے مگر ابھی فارم ابھی فارم ابھی آ گیا ہوگا کا
اب تو آپ کو پتا کرنے پڑے گا نا آپ کہاں سے کیجیے گا آپ پتا کیجیے ہاں ہو ہو سکتا ہے فارم آے پٹنا سے کیجیے گا پرائیویٹ سے ہے کہ سرکاری سے
پر پرائیویٹ پرائیویٹ میں فائدہ سرکاری میں فائدہ
سرکاری اس میں کوئی فائدہ نقصان کیا ہے ڈگری آپ کو لینا ہے پرائیویٹ میں تھوڑا زیادہ پیسہ سا لگے گا سرکاری میں ہے تھوڑا پیسہ
جیسے ایسا نہیں مانلے سرکاری میں لگ گیا ات اتنا پیسہ لگ گیا تو پرائیویٹ میں ایسا نا نہیں ڈبل لگے گا پیسہ
نہیں تھوڑا بہت کا فرق ہوتا ہے
جیس ا فیسیلٹی کیا ہے فیسیلٹی
فیسلٹی ہے کہ پرائیویٹ میں ڈیلی ہوتا ہے کلاس جانا آنا پڑتا ہے آب وہ سرکاری میں ایسا نہیں ہے آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں بس ایگزام دینے جاہے
ہاں
یہ چیز ہے خرچہ دونوں میں ملا جلا کے لگ بھگ پڑ ہی جائے گا تو اپنے ہی علاقہ سے کیجیے اتنا پٹن سے کا ہے لیے کر رہے ہیں
یہیں سے کر دیں
ہاں کر لیجے ادھر ہی پتا کیجئے کوئی اگر نزدیک میں ہے اچھا ہو رہا کورس تو اتنا دور کیوں جائیے گا
اچھا ایک منٹ لائن پہ رہیے
لائن پہ رہنے کا نہیں ہے اور بولیے
بولیے ہاں السلام علیکم بولیے
اور بولیے اور ادھر بولیے
اور سب خیریت تو تھوڑ پانچ منٹ میں بات کہی ہیلو ارے پانچ منٹ اب تو ٹائم ختم ہو ہو چکا ہے پانچ منٹ بعد ہی بات کیجئے ٹھیک ہے اور سب تو بڑھیا ہیں
ہاں تو اور بتائیے کچھ نیا میں ادھر کب آرہے ہاں دیکھنا تو پڑتا ہے ہاہاں دیکھنا پڑ
ان لوگ کوئی لوگ بولتا ہی کہ کیا آپ کیسے رہ جاتے بولو کیسے زندگی ہے تو کیسے رہ سکیں زندگی
ہاں رہنا ہی پڑتا ہے ہاں مشکل تو آتی جاتی رہتی ہے نا بات صحیح ہے اور موسم کیسا ہے ادھر
موسم بھی تو اللہ کا فضل وه کرم ہے دیکھیے جو بھی جو بھی موسم ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے
ہاں صحیح بات ہے لیکن ابھی بہت گرمی پڑگئی ہے جی برسات کا موسم آ گیا ہے لیکن گرمی بہت ہے
اسی سے اسی سے میرے آنکھ میں جو ہے نا
ہاں ہاں
ہاں کھا گئی ہے
تو دیکھوایا دوا ہوا لیا
چڑیں
تو دوا لیا
دوا ہی نہیں لیا ابھی نہیں لیا ابھی
جی جی ابھی آنکھ والا سب کو بہت بیماری چل رہا ہے ادھر ہم لوگ کے یہاں بھی ہو گیا تھاہم بھی انکو بھی میرے بھی سب کو آنکھ والا بیماری چل رہا ہے
ہو اور سب تو خیریت ہے اچھا اچار بنادی منہ کھولنا ہم جاتے ہیں تھوڑی کیا بول رے ہم کو پیر میں درد ہے تو پیر منہ میں دینئیگےدوا ہاں گیا جاتے ہی ہیں گیا ہر جمعرات کو جاتے ہی ہیں
ا ہاں
سونچنے والا کوئی نہیں ہے بازار دیکھے ہم کو جمرات وہ جاتے ہیں جہاں تم ڈر گئی تھی وہی جاتے ہیں
او اچھا وہ بیٹو سری
ہاں ہاں
ہمم اب وہاں کے ایک دم مرید ہوگئے لگ رہا ہے نا
جاتے ہی ہیں دیکھیے اب دونوں چیز ہے نا فاتحہ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے
ہاں گھوم کے بھی آجات
ہاں
ہ اور اپنے کام سے آپ کا کام بھی کوڈیا ہی سے ہوتا ہے نا اب وہ اللہ ولی سے ملاتے ہیں ام ام صحیح بات ہے
ایک باہن دیا ہے بھائی لوگوں کن اتی آپ ایسے جائیے ایسے جائیے بلے کام کرتے نہیں جائیں دگے
ہے نا آؤ چھوٹے والے بھائی کہاں ہیں
پٹنہ
پٹنہ میں آئے نہیں ہے گا بہت دن سے
آتے کہاں اب اس ان لوگ کو ہے ٹاںم ٹائم رہتا ہے
ہاں صحیح بات ہے کام میں آدمی کو فرصت ہی نہیں ملتا ہے
ا کوئی ابھی انا اپنے پس بات رکھ لیجیے اجے چھوڑ اسپر بات نہیں کر ںیگے اور
اورچچ چچی کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے ان کی طبیعت
اور بتائیے تو بہتر رہے گا کہ بہتر رہے گا بہتر رہے گا کر ہی لیتے ہیں نہیں یہ
ہاں ہاں بول رہے ہیں کہ چچی ٹھیک ہےہم
ہاں ٹھیک ہے کیا کریں گے اب چچی کی بہو اچھی مل گئی ہے چچی کی بہو ہی اچھی مل گئی ہے تو کیا کرے
صحیح بات ہے ہاں تو کر لیجے نا اس میں ایڈمیشن لے لیجے لیٹ مت کیجیے جب کرنا ہے تو شرو کر دیجیے کام کونے
اتنی لیٹ کرنے سے کا فائدہ پھر ٹائم نکل جائے گا تو ایڈمیشن بھی نہیں ہوگا
نہیں وہ دیکھ لیتے پتہ لگا لیتے ڈی لٹ ایڈ نے
ہاں ڈی ایل ایڈ ڈی ای ایل ایڈ ہے مطلب ڈپلوما آف ایجوکیشن والا ہوتا ہے مطلب انٹر کے بیس پے ہوگا بی ایڈ کرنا ہوتا تب تو وہ ہوگا گریجویشن کے لیول پے ہمم اچھا کام وام مطلب نہیں جائیے تب کر لیجے آپ اور بتائیے
بیی ڈی ایل
اور بتائیے کدھر کہاں ہے ڈی ای ایل ای ڈی ڈی ایل ایڈ
ڈی ای ایل ای ڈی
اے ڈی بی ال ایڈ ہے اور یہاں کب آ رہے ہیں بہت دنوں سے ادھر آئے نہیں ہیں
تو کہتے ہیں مگر تھوڑا سا دور پڑے تو گا بھائی صاحب
دور پڑ جاتا ہے تو موقع نکال کے آئیے
ہاں وہ تو سوچتے ہیں مگر دل کرتا ہے اس پے دال دیجیے دل کرتا ہے کی آئے مگر تھوڑا دور پڑ جاتا ہے اسی لیے
اچھا دور پڑ جا رہا ہے اسی لیے پھر بھی موقع نکال کے کبھی آئیے اور سب
اورسب دعا ہے
موسم ادھر ٹھیک ہے بارش ہو رہی ہے ادھر بارش نہیں ہو رہی ہے
نہ نہ گیارہ ستم ہی ختم ہو چکا ہے بائیس سے جون تک تھا یے نا ہلو
او اچھا اس
اپلا اگا نہ وہ اپلائی کا دیٹ پڑاچا گیارہ ستمبر سے لے کے چار جنوری تک جو گیارہ ستمبر سے چار جولائی چار چوبیس جنوری تک تھا بھرے گئے تھے اس کے علاوہ آٹھ جون سے آٹھ جون سے بائیس جون تک ایگزام ہو گیا
پھر بات کریں گے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ تو ایک ٹم میں کا کھانا پوچے گا